ہاں ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام
سب ٹھیک ہے تھوڑا سا طبیعت تھوڑا سا طبیعت ناساز ہے ہاں
کیا ہوا طبیعت کو تمہاری
ارے دراصل بات یہ ہے نا کہ
ہاں
کچھ دن پہلے ہم لوگ سارے دوست مل کے چل گئے تھے باہر گھومنے کے لیے منالی وغیرہ
ہاں اچھا
ادھر سے آئے ہیں ادھر سے آ کے پھر کب ملک چلے گئے ادھر ایک تو جل پرپات ہے بہت ٹھنڈا پانی گرتا ہے اس نے بھی نام لیے اور پھر اب ایسا ہے کہ آنے جانے سے کبھی ٹھنڈا کبھی گرمی زیادہ پڑ رہی ہے تو کارن سے ایک دم سردی زکام
ہاں
بخار ہو گیا ہے
اچھا ایک تو گھومنے کی وجہ سے بیمار بھی پڑ گئے ہونا
ہاں دراصل کیا ہوا تھا کی ہاں ڈاکٹر سے دکھائے ہیں دوائی کھا رہے ہیں
آواز ہی سے لگ رہا ہے کہ سردی ہو گئی ہے
ہاں
اکیلے اکیلے گھومو گے تو یہی سب نا ہوگا تو
ارے نہیں اب سب دوست لوگ بولا چلو گھومنے چلو گھومنے ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے تھا
ہاں ہاں ہاں گھومنا ہی چاہیے کیسے گئے تھے ٹرین سے گئے تھے
ہاں ٹرین ہی سے گئے تھے
اچھا ا منالی تو بہت خوبصورت جگہ ہے جی تم لوگ گھوم بھی آئے ہم لوگ تو ابھی تک گئے بھی نہیں ہیں
بہت اچھا جگہ ہے گھومنے کا موسم بھی بہت اچ ھا تھا ادھر سے تو آنے کا اکچھا من کب نہیں تھا
ہاں ادھر تو پانی ہے بہت زیادہ ٹھنڈا موسم رہتا ہے نا
ہاں
اگر کتنا دن تو میں رہ گا تو وہاں سے کیا لیا ٹھ گھومنے گئے تو
لائے کیا گھومیں گے بس ایسے ہی گھومنے گئے کیا لائیں گے اب ہم لوگ ہو کیا لائیں گے ہم کو تو کچھ سمجھے میں نہیں آتا ہے لائیں گے کیا
کچھ نہیں خریدا کیا
ارے ہاں کچھ کچھ خریدے اب کیا بہتے سہی ہی کیا خریدیں گے
تو منالی میں تم پہاڑ وہاڑ نہیں گھومے
ہاں یہ سب تو پورا گھوم ہے پہاڑ پہ ادھر ندی نالا ندی مودی بہت اچھا اچھا ہے ادھر ا د گھومنے کا بھائی ادھر تو کچھ یہ نہیں ہے ایسا کہ
ہاں گر کا نظارہ بہت اچھا ہے پہاڑوں کے بیچ ک بھی ندی بہتی ہے
پھر ادھر سے پھر ادھر سے بہت جگہ گھومے ادھر گئے پھر کشمیر گئے
ہاں کشمیر بھی چلے گئے برف کی باد ہی ہو میں تم ہاں کشمیر تو اور اچھی جگہ ہے
ہاں
منالی سے بھی خوب چورت ہے کسمیر
ہاں تو ادھر ہی گائے تھ ہے تھا سب سوچے کہ ایک ہی بار میں گھوم لیتے ہیں پھر کب جانا ہوگا نہیں جانا ہوگا
ہاں بات تو صحیح ہے جان کے پاس واک کراتا بھی
اب مین بات ہے کہ ادھر ٹھیک تھا ادھر سے ادھر آئے نا ایک وگ سے موسم پورا چینج ہو گیا آج پھر نہانے چلے گیا ادھر ککت میں بہت ٹھنڈا پانی تھا پہادو کے بیچ گرتا ہے اس میں بھی پانی ایک دم ٹھنڈا ایک دم
اچھا تو وہاں وہاںارے ڈر نہیں لگتا ہے کہ ڈوب جائے گا تو
ڈرا کرو ایسے بیچ میں پانی کے بیچ میں نہیں جایا کرو
ڈوبنے جیسا کچھ رہتا ہی نہیں ایسا بنا ہوا ہی ہے کہ آدمی ڈوب ہی نہیں سکتا ہے
ہ ہاں مطلب ڈیم ٹائپ کا بنا ہوا
ہاں کو پس ڈیم ٹائپ کا بنا ہوا ہے کمر بھر بس پانی ہے پورا بھرا ہوا ہے اور اوپر سے پانی گرتا ہے پورا ٹھنڈا ٹھنڈا تو جھرنا ٹائپ کا بھی ہو گیا
ہاں تب تو اچھا ہے تب تو مقع نظارہ بہت اچھا ہے وہاں سے
ا بہت اچھا نظارہ تھا ہاں بہت اچھا تھا
بہت تم لوگ مزے مستی کیا ہوا ہے نا
بہت زیادہ تھا اتنا زیادہ اتنا من لگا کہ بتا ہی نہیں سکتے تم کو ہم فوٹو بھیجیں گے
بھیجنا بھیجنا دیکھیں کم سے کم گئے نہیں تو دیکھے بھی تو فوٹو میں
تم نہیں آتی ہے کہیں گھومنے پھر
ہاں ہاں ہم تو کہنے ہی جا رہے ہیں ابھی تو میرا طبیعت بھی ٹھیک نہی ہے نہ
موسم بھی بہت کبھی ٹھنڈا کبھی دھوپ ایک دم ہو جاتا ہے
ہاں ابھی تو موسم چل ہی رہے نا ہاں ادھر بھی موسم ابھی اچھا ہے ابھی تو بادل کیے ہوا ہے لیکن دوپہر ہوتے ہوتے پھر سج دکھ ہو ہی جائے گا
ہاں وہ تو ہے ہی ہے ہے ادھر تو ایک دم بارش
گئے تھے ہاں گھومنے کچھ دن پہلے ابھی نہیں کچھ دن پہلے گئے تھے ایسے ہی پارک وارک یہیں پہ ہے ایکٹھ ہم لوگ پہ تو تھوڑا دور کے شہر میں وہیں گئے تھے ہم لوگ پورے بہن لوگ سب تھے گئے تو وہاں گھومے وومے وہ ندی کنارے بنا ہوا ہے سب لوگ تو بیٹھنے کا جو بھی گھومنے جاتا ہے ہلو
ہاں سن رہا
بولتا کیوں نہیں ہے وہ بولو تو وہاں پہ جیسے بنا ہوا ہے کہ جتنا بھی لوگ ہاں باہر ہی گھومے وہاں پہ بیٹھ کے کھائے پیے ندی جاتی ہے بہت بڑی سی
ہاں
بہت اچھا نظارہ ہے وہیں پہ گئے ایک دن گھوم ووم کے وہاں پ آئے یہی سب زندگی میں چل رہا ہے کیا ہی چلے انسان بہت ملتا ہیں ہم تو بہت پریشان ہیں گر گئے تھے ایک بار ارے گر گئے تھے یار میرے پیر میں چھوٹ لگا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا ابھی تک
تو ڈاکٹر سے دکھائی نہ
نا بہت ڈاکٹر سے دکھا ہے ڈاکٹر کیا دوا دیتا ہے بولتا ہے ایکسرسائز کرا لو یا پھر بولتا ہے انجیکشن لے لو تو انجیکشن لینا مناسب نہیں ہے نا گٹھنوں میں انجیکشن لینے کے نقصان کو ہو سکتا ہے
ہاں انجیکشن وغیرہ تو کہاں چوٹ لگا ہے
ارے گھٹنا میں لگا ہے ٹونا ہوتا ہے نا اس میں چوٹ لگ گیا تھا بولتا ہے کہ لیگا مٹ میں چوٹ لگا ہے تو اس کے لیے بولتا انجیکشن لینا پڑے گا نہیں تو آپ اسکاسائز کرتے رہیے
اقاب سے
بہت برس ہو گیا پانچ چھ مہینہ بہت پریشان ہے یار کہاں ٹھیک ہو رہا ہے درد آج کل بہت بڑا ہوا ہے کرے کا وہی گھومنے تو دیکھے بہت پانی تو دیکھتے ہیں نا کابھی ایک دم دکھ رہا ہے پانی نہیں نا دن پھر اچاناک اتنا زیادہ پانی بڑا زارا لگ رہا ہے باڑھا آ گیا دن نہیں بنا بارش کے بھی لگتا ہے کہیں تو ڈیم وم کھلتا ہے کچھ بھی
کوئی بارش کا موسم ہے سوچتا ہوگا کہ یا پھر پانی ڈیم کو میں جائے گا اس لیے ابھی سے ہی کچھ کچھ کر کے چھوڑ دیتا ہے
ہاں تو ہم تو تم کو کل بہت فون لگائے تم اٹھا ہی نہیں رہا تھا ہم کا پتا نہیں ہے آدمی فون کیوں نہیں اٹھارا
خراب ہو گیا تھا کل تو ایسا ہو گیا تھا کہ مطلب ہم سے بولا نہیں تھا رہا تھا کھڑا ہو رہے تھے تو لگ رہا ہے کہ گر جائیں گے
ا ہو ہو تو تو ہم کوعلاج کریا اچھے سے ہے صحت کا تو سب کچھ ہے دوا لینے سے نہیں ہوتا ہے دوا کو کھانے سے کچھ ہوتا ہے
کھاگے پائیلے
ہاں تم دوا لو تم کوسے بھی الرجی کا بیماری ہے شروع سے
نیمونک پیشنٹ ہے نا الرجی تم کو ہر چیز سے ہو جاتا ہے
ہم کو تو ایسا ہے نا کہ کوئی کوئی ڈی او سے بھی ہو جاتا ہے بہت بھینکر الرجی اور پورا طبیعت خراب ہو جاتا ہے
تو تم کسی اچھے جانے مانے ڈاکٹر سے دکھاؤ الرجی کا علاج اواز سے تم جیے گا کر
ہے تو بتاؤ
ہومیوپیتک میں علاج کرا تو ہومیوپیتھ ہی میں سب کا علاج ہے کیونکہ الرجی کا لوپی مطلب وہ سوئی دوا دے گا لیکن کوئی تو فائدہ ہے نہیں
پھر ٹل آئے ہیں پھر ٹہلنے آئے ہیں
گھوم رہا ہے تو
ہاں بہت اچھا موسم ہے اور ندی کنارے گھر ہے
توم لوگ تو اچھا ہے تو گومو تومیں لگ تو ایسا کرل صبح صبح گھومنا بہت پاد مدم ہے ہوا بھی صبح کی تازی تازی ہوا لینے سے بہت فائدہ ہے
موسم بہت اچھا ہے
ہاں ہاں موسم تو اچھا ہے ادھر تو نہیں ہے ابھی کل شام میں اندھیرا کیا تھا مادل ادل
نہیں بارش ہوا تھا اچھا ہوا آدھا گھنٹہ پینتالیس منٹ ہوگا لیکن اچھا ہوا تھا بارش
ہ ہ کتنا دن تم لگ روک کیا وہاں منالی میں گیا تھا تو
اچھا لگتا ہے پندرہ سولہ دن کا ٹرپ تھا ہی
او اچھا تو تم لوگ کا سفر کیسا رہا پانی بارا تھا مشکل ہوئی کچھ
نہیں مشکل کچھ نہیں آسانی ہی تھا اب میں دوست لوگ کے ساتھ تھا اکیلا پتا بھی نہیں چلا نکل بھی
وہی بات ہے گھومتے ہی رہنا چاہیے انسان کو کبھی کبھی وقت نکال کے جانا چاہیے زندگی تو مصروف ہو اور بتاؤ کہاں گھوم رہا ہو تم اب اپنے گھر کے آس پاس
کے باہر ہے
ارے سانپ بچھو سے بچ کر رہنا اب بہت سانپ پچھا نکل رہا ہے ابے پھر ان نے جو تارا
آ ہاں یہ
تو تھوڑا تھوڑا دھیان سے رہو
ہاں اب تو دھیان میں رہتے ہی ہیں
تمہارے دھیان ہے کہاں تم لگتا ہے کہیں کھوئے ہوئے ہو
نہیں نہیں دھیان کہا رہے گا دھیان ایک دم میرا کیندرت ہے
آپ تو بڑا سویرے آج اٹ گیا کیا بات
ہاں صبح صبح کوئی آ گیا تھے گھر پہ اسی لیے اٹھنا پڑا
ہاں اچھا ایسی بات تو اپنی طبیعت کا خیال رکھو جلدی ٹھیک اٹھو
ہاں دوائی تو چل ہی رہا ہے اب
ہاں ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا نا ابھی وائرل چلا ہے باہر کوئی بیمار ہے ابھی سے اس میں کیونکہ جس کو دیکھو سردی جو کام خاص ی بخار ہو ہی رہا ہے
ہمم
اور ناشتہ کر لیا تھا
نہ ھی ابھی نہیں کیا ہے اب کریں گے
اہلے تو صبح سے کیا تازہ تازہ ہوا لے رہا ہے نا
ہاں تازی تازی ہوا
اچھا ہے تمہارے صحت کے لیے فائدے مند ہے یہ چیز
ہاں
اور سب گھر میں تمہارے
سب گھر میں ٹھیک سب خیریت
اچھی بات ہے اچھے سے رہا پھر پڑھائی لکھائی تمہارا اچھا سے چل رہا ہے نا
ہاں پڑھائی تو چل ہی رہا ہے لیکن ادھر کچھ مطلب کہ کچھ دن سے چھوٹا ہوا تھا اب پھر سے کرنا پڑے گا سب چیز
ٹھیک ہے تو جاؤ آرام آرام کرو اچھے سے رہو پھر بعد میں تم سے بات کرے گے جا رہے ہیں ہم بھی کچھ کام کرنا
ہاں ٹھیک
ٹھیک اللہ حافظ
ٹھیک خدا حافظ